ہیلو اللام علیکم
وعلیکم السلام اور بھائی جن کیا کر رہے ہو
سب بڑھیا تری کیا بول تری نہیں سب کچھ
اچھا تھانا و
کھانا وانا نکھایا وہ سب کھائیں گے ابھی تو ن کایا
اچھا تو رمضان پٹ کے آئے ہوں گے آپ
ہوں نم جان پڑ کے آئےتی
اچھا آپ بناؤ لکھاؤ
ہاں آواز کافی کم آ رہی ہے اس میں ہے نا
ہاں نہیں میرے کو تو اچھی آ رہی ت بڑی اچھب میری آ رہی میرے کو تو بھائی جان آپ کی آواز اچھی آ رہی ہے
ہوں
اب اب آ گئی
آگے کھانا وانا بنائیں گے ج نماز پڑ گئی ہے ت
اچھا وہی تو پڑ چلو اور کیا بنا رہے ہو کھانے
کھانے میں ابھی تو دیکھیں گے پویا وغیرہ بنائیں گے
اچھا میں نے سوچا بائی بریانی بن ہو
ج
ڈائٹ ڈائٹ اچھی رکھا کرو بھائی جان
کیا ہوا
ڈائٹ اچھی ر
ہاں وہ تو ہے ص ہی
رکھا گ ڈا مب موسم گرمی کا چل رہا ہے کھان پین پہ دھیان دینا بھی چ ابھی بھی آواز کم رہ ہے
ہاں یہ ص ہی کافی سارہ حییح ہاں ریب تو صحیح آ رہی
آئی نا میں
اس میں میرا آٹومیٹک بتا نہیں
میں نہیں نہیں ٹائم جسے اوپر چل رہا ہوگا نا جسے مطلب اپنی کوال چل رہی ہے جسے میرا نام آ رہا ہوگا وہاں پہ ٹائم بھی چل رہا ہوگا دو منٹ دو سیکنڈ
نہیں وہاں تو مطلب یہ ر ک گیا ٹائم تو ون پوائنٹ سیون سے رک گیا پر اوپر چل رہا ہے اپر پرو میںو فورٹی لا اوپر تو چل رہا ہے چلتا ہے نا دو ائم چل رہاوں گے دیکھو آ
ایک ٹائ چا یہ ت ایک ک ہیچن ہے
م ایک چل رہا ہے کال پروسیس وغیرہ کچھ ای سا بتا رہے گ ہے
اچھا کول فوسج ایسے لکھنے میں آ رہے ہیں کیا آپ کے
ہاں لکھنے میں آ رہا ہے
مطلب ایسے کہ اچھے سے کول نہیں ہو پا رہا ایسے لگ رہا ہے ہاں پروسیس کے حس سے چلا ہاں ہاں ابھی تو کرتے ہیں پھر بعد میں پتا چلے گا صحیح
اچھا اور آپ نے کھا لیا کھانا وغیرہ
ہاں ہمارا تو ہو گیا کھانا کھا کے فری ہو گئے
ہ نماز ماز پڑینی پڑی
نہیں ہوگ ہمارے ہمارے سوور نماز پڑھ کے آئے تھے ان کے لیے بھی کھانا کھلا دیا پھر ہم تو ہمارے چھوٹے میاں کو سور کو سب
وہ اور سب کھیل اتنے
ہاں سب کھی رہی تھی ا گھر پہ
یہت
ادھر آجاد تھے ہمارے یہاں ہمارے بریانی بنائی گ ہی کھانے میں
نہیں ویسے ہم نے بھی خالی سبئی کائی تھی ای نے بھی
اچھا اچھا اچ تومت بنا جیسے ابھی اب پکاؤ گے آپ تو کھانا اب پکاؤ گے اب کھاؤ گے
ہوا
ہاں تو آپ اسٹارٹ کر دو لیٹ م تو جیسے کہ
چل ہی رہا ہے ا بس دھیرے دھیرے کام
اور کیا ساتھ کے ساتھ میں
ہاں
اور سوئی سوئی لوئے گ میرا سب بڑھیا
ہاں سب بڑھیا ہے ہماری چھوٹی میاں تو کھیل رہے ہیں بھی
سل اسکول اسکول جاتا تی جتا
ہاں ابھی تو کہ چھٹیاں لگ رہی ہے نا سوئی لوون کے
ہوں
چھٹییا ہیں بھی تو انجوائے کر رہے چھٹیوں میں
صحیح خوشی منا رہے بھی تھے ایک
ہاں ابھی تو بچوں کی چھٹی میں تو انجوائے کر
اور
تو بھائی جان آپ آئے دن پوئی کھا کے رہتے ہو شام کو
ہاں ہاں شام کو تو صی کرتا ہوں میں بنا لیتا ہوں
اور جیسے بھائی جان پوئے میں نا تھوڑی پیٹ برتاؤ کا بھوک تو ریت لگتی ہوگی
نہیں ویسے دودھ دودھ ل آتا ہوں میں بھی بھائی دودھ دود پن لیتا ہوں اس میں پھر
ہاں مطلب آ مطلب آپ تمہاری چھوٹی میاں کی طرح آپ کو سمجا رہی ہو تھوڑے سے پوئے ک آئے تھوڑا سا دودھ پیا ر ہو گیا کا
ہوں سب سمے کی سمے کی بات ہے خ
ہاں
جمانہ دھیرے دھیرے
وہی تو ورنہ جیسے پو پوئے تو ناشتا ہی
نہیں ایسے ہی کرتا ہوں میں صبح ایک ٹائم بنا لیتا ہوں پھر اس میں کبھی کھا لیا نا ہے نا پھر شام کو ہ شام کے سمے میں پھر وہی ہ کوئی وغیرہ کہ لیتا ہوں میں چل رہا تھا ایک کام پھر
تو صبح کی سبزی شام تک بھی خراب ہو جاتی
ہاں وہی تو میں نے کل کل شام کو بنایا تھا وہ صبح کھیا تھا آج تھوڑا ایسے ہی تھا پھر وہ میں
جو ایسے ہی نہیں تھا وہ ہو جاتی ہوگی خرابی
ہ وہی تو پھر میں نے دکھائی دکھائی میں دی وغیرہ
نہیں نہیں نہیں لے آیا روجو کیا نام سے ابھی صبح کا شام شام کا صبح نچل ت خراب ہو ج رہی گ ن بہت پڑ گی نا کہ
ہاں ابھی روز ج گھر بھی
ہ ا ابھی تو سب چیزیں فریج میں رکھنی پڑتی ہے
ہاں
بسی رہت ہے تو ابھی جیسے کہ آپ مطلب جو چیزیں خراب ہو جائے ان تو بالکل ہی مت کایا کرو
ہاں وہ تو کہتا ہے بیت بھی کرنے کا وہ ہوتا ہے تھوڑا
خراب ہو جائے
طبیعت خراب ہو جائے تو پھر اور لینے کی دینے پڑ جائے
وہی تو ورنہ جیسے بھی سردی ہو نا تو اس ٹائم پہ تو اپ شام کو شام کی مطلب کچھ بھی جی صبح کام لے سکتے صبح کی شام کام ل سکتے سردی کا موسم ہو تو جیسے شام کو کچھ بنایا آپ نے صبح کھا سکتی ہو صبح کچھ بنایا تو شام کو کھا سکتے ویسے رہتا ہے
اس میں کیا ہو جائے گی جیسے کہ اپنی بات چل رہی ہے نا
اچھا
اس میں فن ج سندیش سندیش وغیرہ آتے سندیش وغیرہ
اچھا
رکنا میں ایک منٹ میں کسی چیک جوڑتا ہو
ہاں جسے ایپ کے بار متانا
ا
ایکپ کے باہر مت نا آپ
ہاں جی ہ جی
ہاں وہی
بلوٹوتھ لگا لیا تھوڑا کہ نا اس میں نہیں ہوگا
کوئی کام بھی ساتھ میں ہوتا رہے گا
مطلب تھوڑی دیر پہلے آئے تھھی آپ باہر سے نا
ہاں توڑ تر پ لے
چ ہاں یہی ٹائم نہیں کانی کجانی کا
جا پیت مارے ن مارے وہ ایکلی ہے مطلب فوٹو ا
کیا ہوا فوٹو کے نیچے مطلب نپ
ہ وہ جو نام کے نام کےپر تمارا نام رہا نام کے نیچے ٹائمنگ چل رہا ہے نا وہ جو
جو بات کر رہے ہیں نا اپن وہ چل رہے ہیں ٹم
وہ جو میرا وہ تو رکا ہوا ہے کافی دیر سے
اچھا رکا ہووا ہے کیا
ہاں وہ تو مطلب کافی دیر ہوگی اس کو تو نہیں اوپر ایک الگ سے ٹائمنگ چل رہا ہے مطلب ایک سمے چل رہا ہے اوپر سے وہ چل رہا ہے سات میں تیاالیس چوالیس
اچھا وہ الگ چل رہا ہوگا ورنہ جسے میرے تو کیا نام سے جس آپ کا نام آ رہا ہے نا تو اس کے نیچے چل رہی ٹائمنگ سات مطلب سات میں اکاون سے کینے سے وہی چل رہ ہے
ہاں وہ وہ تو میری بھی چل رہی ہے پر وہ ایک ایک طرف چل رہی ہے اوپر والے رہ
وہ اوپر والی چلتی تو نہیں بہت کم چلتی جب پچی سے کوول نہیں لگتی تب چلتی ہے وہ تو ساید ورنہ ایک ہی چلتی ہے جو ابھی اپنے نام کے نیچے چل رہا ہے نا ٹائم وہی چلتا ہے
چلا آپ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا یہ ایکسفٹ ہوگا نہیں ہوگا
اب تو پتا نہیں اب اپن تو کرتے اپنا کام
ماشاء اللہ یہ کیا کیا کام کرنا پڑتا ماشاء اللہ
ہاں کیا کیا کرنا پڑتا ہے ای سب پٹ کے لیے تو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا انسان کو
نہیں تو کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
بیسے ہی ہے
اور سب بڑھیا
ہاں سبڑے اچھے سے پکانا تھاانا ہو نا
ہاں اچھے سے پکائیے کانا ب
کیسے بناتے ہو قائ جان پیا آپ
کوئ ہم ایسے بناتے جیسے کہ ابھی چ طرح ان کو پانی میں بجے بھیدے جائے گ پانی میں بیجونے کے بعد ان کو بھی جو تھوڑی دری یں گے ہو وغیرہ نہیں پھر اس کے بعد بھی اس پہ ہی نمک مرچی ڈال دے گی
ایک بار ڈالتے ہو ان میں پانی جس میں اچھے سے ہو جاتی ہو بیگ جاتے پے آپ کے اچھے سے
ہاں ایک ہی بار مطلب ہلکے سے بھیچونے پڑتے وہ
ہاں تو آپ آپ کے اچھے ہمارے تو ہمارے تو ایسے آ کبھی کبھی ایسے آتے ہیں کہ دو چار بار پانی ڈالتے تب جا کے اچھے سے ہوتے ہیں
ہاں وہ پییکنگ والے وہ ہے نا پیکنگ والے آتے ہیں وہپر لاتتے ہیں نا
جو کیا نام سے اس پھر پھر جیسے بھی گی اچھ سے پھر کیسے بناتے ہو
پھر ان کو وہ جو کاٹنا ہے وہ کاٹ لیا اری مچے وغیرہ تل ویل چڑھا دیا جاتا ہے پھر اس میں ڈال زیاد ہری مرچ ہری مرچ مس اور بتے ہلدی وغیرہ پھر اوپر سے تو وغیرہ میں وہمارے حساب سے
پیازی دال دیا
پیاز نہیں ڈالتی بھائی جان پیاز نہیں ڈالتی ماشاء اللہ پیاز خراب ہے
پیاز کے بنا تو پوئے گا ٹیسٹ ہی دورا ہے
ہاں سمئے سمے تو ہو گیا ویسے اگر آپ دیکھو تو
س میں دیکھتی ہوں لیکن نہیں ہاں سمے تو گیا تو آپ آ اپنی طرف سے رکھ دو کولے نا ہاں خدافظ
خدلا حافظ بھ خدلا حافظ
ج
اینڈ کرنے کا رہا ہے اینڈ کر دوں نا میں اس میں
کیا اس جگہ پہ کٹ کر دو مطلب